ہاں جی باجی فرمائیے سلام اسلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی باجی میں تو خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسے ہو
جی ہم تو بالکل خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں سب کیسے چل رہا ہے آپ کے گھر پہ
جی باجی ہمارے گھر پہ تو سب خیریت سے ہے اور فرمائیے آپ کے یہاں پہ سب ٹھیک
جی ہمارے یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے اب تو اب دیکھ ہی رہی ہیں موسم تو کا فی سہانا ہو رہا ہے سویرے سے بارش ہو رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تو یون ہی ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا چلیے آپ سے تھوڑی گفتگو کر لی جائے کیونکہ آج کل تو جانتی ہی ہیں سے تو کافی قیمتی ہو گیا ہے
سی باجی اور بتائیے آج کس موضوع پہ بات کرے
وہی تو ہم اب سے کہہ رہے سمے کے مہتو پہ کیونکہ یہ سما سمے تو آپ جانتی ہی ہیں آج کل کتنا قیمتی ہو گیا ہے جب تک سمے کے حساب سے کچھ ہو نا تو پھر کوئی کام تو اچھے سے ہو پاتا ہی نہیں ہے
بالکل باجی وقت کی اہمیت تو اتنی ضروری ہے کہ آج کل کے ان سانی زندگی کے لیے وقت ہی سب سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے وقت کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایسا ہے اگر ہم کوئی چیز سمے کے حساب سے نہ کریں تو وہ چیز ہماری صحیح سے ہو کی نہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نہیں مطلب وہ لوگ سے حساب سے نہیں چڑھتے آج نہیں کل کر لیں گے کل نہیں پرسوں کر لیں گے ایسے کر کر کے ان کا وہ کام ہو ہی نہیں پاتا ہے کبھی
جی با جی بالکل اور فرماؤ آپ کو پتہ ہے ابھی ہم خالی بیٹھے تھے تو ہمارے یہ جو استاد ہے انہوں نے ہم سے کال کر کے کہا کہ آپ کے لیے تو ایک وقت بھی قیمتی ہے ایک منٹ بھی قمتی ہے تو آپ صرف اور صرف اپنی تعلیم پر دھیان دو کیونکہ ایک استاد تو یہی چاہتا ہے کہ بچے تعلیم اچھی ہو بچے کی
بالکل صحیح فرما رہی ہیں وقت انسان کی زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے جو وقت گزر جائے وہ کبھی ایک تو واپس نہیں آتا اور نہ ہی کوئی پل واپس آتا ہے جو ہمیں اس پل کو ٹھیک کر سکے اس وقت کو پھر سے لا سکے ایسا بالکل ہو ہی نہیں سکتا کبھی
جی باجی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور فرمائیے آپ ویسے میں یہ بول رہی ہوں بس آپ کیا کرتی ہوں اپنے خالی وقت میں
جی ہم خالی وقت میں تو ہم اپنا کچھ کچھ کام کرتے رہتے ہیں یا تو ہم گھر کی جیسے سلائی کڑھائی بونا ئی یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارا وقت بھی بالکل برباد نہ ہو اور ہمیں کچھ کچھ کام اچھے سے آ بھی جائے
جی باجی بالکل ا و اییسے آپ اپنے شوق فراہم کرنا آپ کے شوق کیا ہیں
جی
جی جی آپ کے شوق کیا ہے آپ کے شوق آرم کرنا ذرا گھومنے پھرنے مطلب باہر جانے کا جگہ ہے دیکھنے کا اور مطلب
کڑھائی اور کوکنگ کرنے کا ان سب چیزوں کا بہت زیادہ ہی شوق ہے ہمیں تو
جی ہاں جی بالکل ہاں میں بھی شوق ہے کہ ہم بڑے استاد بنے ٹیچنگ لائن بہت زیادہ کر نا پڑھتا ہے کیونکی محنت کرہے ابھی سے
بالکل صحیح کر رہی ہیں آپ تو پھر دیکھیے سمجھدار انسان وہی ہوتا جو وقت کی قدر کرتا ہے اور ہر لمحے کو مفید کاموں میں استعمال کرتا ہے اور جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا اسے اس کی قدر وقت بھی کرتا کبھی نہیں کرتا
بالکل بات انسان ایک طرف ایک طرفہ کے لیے شکل بھول جاتا ہے لیکن وقت سب کی شکل یاد رکھتا کس نے میری اہمیت کو سمجھا کس نے مجھے ویسٹ کیا
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ دیکھیے اب کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نہیں ہم اپنی چیزیں اپنی استعمال مطلب اپنے حساب سے ہی کریں گے جیسے ہمیں کرنا رہے گا انہیں وقت کی کوئی مطلب اہمیت نہیں ہوتی وقت کا کوئی انہیں کچھ پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ وقت ان کے لیے کتنا اتنی اہم چیز ہے تو پھر ان کا کام وہ کبھی ہو ہی نہیں پاتا زندگی میں کیونکہ وہ لوگ وقت ہی مطلب وقت کو بالکل اہمیت دیتے ہی نہیں ہے
جی باجی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ وقت کے قد کرتے ہیں نا وہ اپنی لائف میں ہمیشہ سب چیز ہوتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب جو وقت جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے وقت کی پابندی انسان کو کامیابی کی راہ پر لے جاتی ہے
نہیں چاہتے ہوئے جی با جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرم کیا اب میں تو یہی کہوں گی باجی کہ ہر ایک انسان کو کی قدر ضرور کرنی چاہے کیو اگر اھم اگ اپنے سوستھ کی قدر نہیں کریں گے تو ہمارے لیے تھوڑا جائے گا اور اگر ہم وق ت کی قدر نہیں کریں گے تو ہمارا سب کچھ جائے گا
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب جو لوگ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ زندگی میں ترق قی اور عزت حاصل کرتے ہیں مطلب جو وقت کا تو صحیح استعمال کر رہا ہے وہ اپنی زندگی میں ایک دن سب کچھ حاصل کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کر رہا وہ اپنے وقت ت پہ اپنا سارا کام کر رہا ہے وہ وقت پہ اپنی ساری چیزیں پہلے ہی کر دے رہا ہے وقت سے تو وہ اس کے لیے ہی بات میں چل کر بہتر ہوگی وہ بالکل آلس نہیں کرے گا بعد میں چل گئے کہ انہیں وقت کا کوئی اہمیت نہیں ہے ایسا ان کے زندگی میں کوئی ایسی چیز رہے گی ہی نہیں
جی اور فرمائیے باجی
آپ بتائیں آپ اپنے خالی وقت میں کیا کرتی ہیں زیادہ تر
جی باجی میں تو اپنے خالی وقت میں نیو اسکل سیکھتی ہوں اپنی امی جان کے ساتھ کھانا پکانا سیکھتی ہوں اور گھر میں کئی کام ہو جاتے ہیں جیسے کپڑے دھلنا وہ بھی سیکھنا چاہیے ایک لڑکی کے لیے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں
بالکل صحیح پر فرما رہی ہیں آپ ایسا ہے کہ آج کل لوگ جتنی زیادہ وقت وقت میں نئی چیزیں سیکھ سک تے ہیں اتنی زیادہ اچھی اور نئی چیزیں سیکھنے کا ان کو ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ ا ہر اللہ تعالی نے انسان کو ہر مطلب ہر انسان انسان کو اپنی زندگی میں چوبیس گھنٹے دیے اگر انسان چاہے تو اس چوبیس گھنٹے کا اچھے سے استعمال کر کے اپنی زندگی کے مقام پر کافی آگے پہنچ سکتا ہے
جی باجی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا اب ویسے باجی میں یہ بولو آپ کو کھانا پکانا آتا ہے وقت کی حیثیت کو دیکھ کے وقت کی اہمیت کو دیکھ کے آپ جانتی ہو کھانا پکانا
جی بالکل ہمیں تو کھانا پکانا بیحد ہی زیادہ پسند ہے اور آتا بھی اتنی زیادہ اچھے سے ہمیں کھانا پکانا اگر دیکھیے ہم انسان ہوتے ہیں ہمیں آ مطلب وقت ملتا الگ الگ الگ الگ تو نہیں ملتا سب کو ایک ہی طرح سے ملتا ہے اگر ہم کہ اچھے سے پڑھائی کرے وقت پر نئی نئی چیزیں سیکھیں ہم اپنا کام وقت پر کریں تو ہمیں کل جا کر کوئی اس طرح کا یہ وہ ریگریٹ رہے گا ہی نہیں کہ ہم نے اپنے وقت کا اچھے سے استعمال نہیں کی
ہاں نہیں بالکل باجی بالکل ایک لیکن ہر انسان اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا میں نے دیکھا جو بچے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سب سب سے زیادہ اپنا وقت ا فون پہ ضائع کرتے ہیں
بالکل اور جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں انہیں بعد میں چل کر اس کا بہت
یہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو بعد میں ایسا لگتا ہے کہ ہم میں وقت پر مطلب ضایا کرا ہی کیو بالکل باجی اور ویسے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے اپنی ہر ایک وقت کی اہمیت ہوتی ہے اگر ہم کو ادبا ٹائم ملا ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ کم چھوٹی سی اسکل سیکھنی چاہیے اگر ہمیں زیادہ ٹائم ہے ہمارے پاس ہمیں بڑا اپنا بڑی منزل بنانی چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اور طلابا کے لیے وقت کی اہمیت تو اور بھی زیادہ ہے انسان وقت پہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اپنے کام کرے اپنی پڑھائی کرے اپنی چیزیں کرے تو وہ مطلب کتنی اچھی چیز ہوگی اس کے لیے اور وقت میں وہ انسان کتنا زیادہ آگے بڑھے گ
جی بالکل لیکن آج کے ٹائم پہ طلبا ہی اپنے وقت کی اپنے وقت کو ف فضول خرچ میں جایا کرتے ہیں فضول جایا
بالکل صحیح فرما رہی ہم آج کل کے بچوں کو تو وقت کا کوئی مطلب وقت کی اہمیت بالکل پتہ ہی نہیں ہے وہ لوگ فالتو وقت گھومنے پھرنے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں گیم کھیلنے میں موبائل فون کا استعمال کرنے میں ان ساری چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور ان کا وقت مطلب ان کے کتنے سال کتنے مہینے کتنے دن سر انھیں ساری چیزوں کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں
جی باجی بالکل اور فرمائیے باجی ویسے میں یہ بول رہی ہوں کہ آپ کے یہاں پہ جو بچے بچے ہیں جو طلبہ ہیں اب وہ تو زیادہ موبائل انٹرنیٹ اپنے فضول خرچ فضول مطلب وقت کو فضول ضائع نہیں کرتے
جی نہیں بالکل نہیں نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم اپنے گھر میں کسی کو وقت کا بالکل بالکل ضائع نہیں کرنے دیتے ہم ان نا کا کام بالکل ان کے وقت پہ ہی کرواتے ہیں اور ہم نے یہی سکھایا ہے کہ نہ ہم تم وقت ہمیں ضائع کرنا چاہیے ہمیں وقت کا استعمال بالکل اچھی طرح سے کرنا چاہیے
جی باجی بالکل یہ تو آپ نے ہر ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے لیکن سمجھ کہاں پاتے ہیں لوگ یہ جب ان چیزوں کو
بالکل صحیح فرماری ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ لوگ وقت کی قدر اچھے سے کریں وقت کی اہمیت رکھیں اور وقت میں مطلب اپنا کام کرے وقت کو ایک دم اچھے سے گزارے یہی مطلب زندگی کی کامیابی کا راز ہے اس کے علاوہ ان س انسان بس وقت پر اچھے سے اس کی اہمیت سمجھ لے تو وہ تو انسان بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا اپنی زندگی میں چلیے ہمیں آپ سے گفتگو کر کے بےحد ہی اچھا لگا
ہم نہیں جانا جی باجی بالکل چلو اللہ حافظ باجی ابھی ہماری امی جان بلا رہی ہے پھر ملاقات کریں گے
جی جی اللہ حافظ